تم ٹھیک ہو کیا حال ہے ٹھیک ہے جس سے آپ کو مبارک ہاں آپ کو
تھاؤزنڈ ٹائمس
ہاو وس مجھے بینڈ بھی رکھی ہے نا پیمنٹ آئی آپ کو کچھ
وہ کل وا والی وان تھرٹی آ گئی مجھے
میں نے بولا نا آپ کو آپ کو ائینگے جو بھی پروسیسنگ میں جو یو وی پروسیسنگ آتا ہے نا
کرتے کرتے ہی سوئچ آف ہو گیا نا فون مجھے اس میں چارج ہی نہیں
ہاں مجھے آیا سمجھ میں مجھے آیا سمجھ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا آپ کو جو جو بھی پروسیسنگ میں ہوتا ہے نا وہ آ جاتے وہ پیسے مصدیق کو بھی آئے تھرٹین ہنڈریڈ ٹوٹل نا ٹوٹل
میکنگ میں چیک میں ہے یہ ٹاسک
جی آپ کی ویسے اچھی ٹاسک دیکھ رہے ہیں آپ کو ایٹ ہنڈریڈ برابر آنے چاہیے
مجھے مجھے تھری تھاؤزینڈ آنے چاہیے ایک کو ٹ ونٹی فائیف ہنڈا ٹوینٹی فائیو ہنڈریڈ آئے ہیں میں نے اس پہ دیکھا گروپ پہ
آے تو پتا کتنا تھا ٹین تھاؤزینڈ سم تھنگ پتہ نہیں ا اس کو کیسے ہوا ہے یہ ٹین تھاؤزینڈ کچھ تھا اس کو
مجھے لگتا ہے اس نے ایک ایک ہے نا سارے نمبر کو ایک پہ اے اے پی ایک ہی یو پی آئی دیا ہے
ہوں نہ نہ یزر نیم کٹ ہے نا الگ الگ اس یزر نیم لیکن اس کا وہ دوسرا پروجیکٹ ہے یہ نہیں وہ پروجیکٹ ہے یہ دوسرا پروجیکٹ ہے پروجیکٹ یہ دوسرا تھا یہ نہیں وہ والا وہ اچھا ہے
وہ کون سا پروجیکٹ
آپ نے نہیں دی تھا وہ پروجیکٹ وہی ڈیٹا انٹری والا پروجیکٹ ہے
آپ کو معل
اس کے بعد آئے گا نا
ہمیں بھی ملتا ہوا
ڈیٹا اینٹری کرو وہ بہت اچھ اچھا اسے پتہ ہے آپ بیٹھ کے بھی اچھا شام کو بیٹھ کے ہوتے نا
امم
شام کو بیٹھے ہوتے ہیں نا آرام سے مطلب کی شام کو تین سو چار سو وہ وے بھو بھی بیٹھ کے
پھر ٹھیک ہے
اگر پھر آئمن پھر ہمیں فاسٹ بھی مانگتے نا ہم دینے کے لیے آتے ہیں نا
اس کے لیے ہاں دس ہزار کمائیں گے وہ بھی ٹھیک ہے
امم چالو سمتھینگ اس بیٹر دین ناتھینگ ہاں میں پتہ ہے میں آج ساڑی چاہ رہی تھی میں تھی لال چوک مجھے سوٹ ہے یہاں سے یہاں سے مجھے دس منٹ لگیں گے دس پندرہ منٹ لگیں گے
آ شو شور ہے نا شور سے کہاں اچھے پہ یہ
نہیں میں نے تو پہلے بولے یہ پہ شور ابھی بولا تھا روکا آپ کو پتہ ہے مجھے کتنی ٹاسک پینڈنگ ہے جو میری بہن صحیح ہے نا اس میں مجھے بہت ٹاسک ہے کیا
میں اور ایک نمبر دیتی ہوں آپکو اس کو بھی بی
ہاں وہ کون ہے وہ کون ہے دور دور دور دور دوت دوت ہ وہ ہڈ دوت
کو چھوٹی کرو
اچھا ہاں ہاں اس نے مجھے اسی بارے فون کیا دوسرے نمبر پہ مجھے ہے اس کا نمبر وہ نہیں جواہر نگر میں وہ رہتے ہیں محجور نگر ہاں وہ اچھی لگتی ہے ہاں بہت اچھی لگتی آپ کے کتنے ٹاسکس ہو گئے ٹوٹل کمپلیٹ
کمپلیٹ تھرٹین
وان تیھری چ زور ہڈو ہڈ زور ہڈ زور کس
دوسرے نامبر کے
مطلب آپ دونوں پہ چلاتے ہو
آ
اچھا مطلب مجھے بولو جو آپ کا اپنا ہے نا وہ ا اس میں آئی آپ کو پیمنٹ
یہ ہے نا جس پہ تم فون کر رہی ہو اس میں آ گئی
نہیں مطلب آپ کو ٹاسکس آگئے اس میں
م مجھے کہاں انکمنگ کی ک ابھی آئی ہی نہیں مجھے یہ ا یہ انکمنگ کے آؤٹ گوئنگ
مطلب آپ کو ٹاسکس آ رہے ہے نا میری میری بہن کو بھی ٹاسک آئے ہوں گے نا
ہاں ہاں
تو کب ائے گا اس
کال اس کو آئی کل آئی مجھے
اچھا پھر اس کو بھی آئے ہوں گے میں اس کو بولوں گی ریفریش کرنے کے لیے
نہیں ریفریش ہے اس کو بولو اب ڈیٹ کرو اب ڈیٹ آیا ہوگا نا اس کو
ہاں اس کو پھر ائیں گے ٹاسکس
ہوں
ٹھیک ٹھیک ہے چلو اچھی بات ہے مجھے لگا اس کو آے ہی نہیں ہے ٹاسکس
نئے آئے ہوں گے اس کو ٹاسک کیونکہ مجھے بھی مت آئے تھے مجھے خالی ہے نا یہ پیسے وان ٹو تھری ہنڈریڈ کچھ صرف ان کمنگ جیسے آپ نے کال کیا اسی کا ہے
اچھا ٹھیک مجھے لیکن انکمنگ کے آئے ہی نہیں کچھ انکمگ کے مجھے آے ہی نہیں
تمہیں کیسے پتا
مجھے پتہ ہے نا میں نے جو اپنے ٹاسک کئے مجھے خالی اس کے آ گئے
آپ چیک کرو نا یہ ڈیش بورڈ ہے نا اسی میں دیکھو
میں نے اس میں دیکھے میں نے کیا نا بہن کا لاگن اسی لیے
اور کیا پتہ
اب میں کروں گی پہلی یہ والے کا ٹاسک ختم اس کے بعد میں اس میں دیکھوں گی ہے نا کیونکہ اس کو پھر پاسورڈ لینا اسش شروع جی ہے نا پاسورڈ لینا پڑتا ہے
ہاں ہاں او ٹی پی ہے او ٹی پی
ہمیں نہ اؤ ٹی پیز فی الحال یہ ہے اب اس میں اچھے اس میں ابھی ٹاسک ہے صحیح سے ہے نا پورا پنڈیگ ابھی اور میں کروں گی آپ کو بھی مسدیق کو بھی مطلب ہوں اچھا ہاں ہاں ہاں ہاں اس کو آتے ہیں آرام سے اس کے سارے ٹاسکس ہو گئے پرسوں کمپلیٹ
ہاں اس کو ہوگیا اس کو پہلے بولا کسی اور نمبر سے نک
ہوں ہوں اب اس کو وہ دینا چاہے نا وہ ڈرتی ہے نا اس سے
ہ اسے اچھا ہے نا اس کا نکالے گی اس کو میں بولوں گی تم اس کو ٹرانسفر اپنے اکاؤنٹ میں کرو اس کو ایڈ آتا ہے ایڈ ورکر
ہاں اس میں آ جاتے ہیں ایڈ ورکر
اس میں آئے گا پھر دو بھی اکاؤنٹ چلا سکتے ایک نمبر پہ لیکن او ٹی پی دوسرا ایس یم ایس ایڈ کر کے جی تو اپنا بہن کا اس میں کھولو تم اپنا جب وہ ضرورت ہو تب وہ یوز کرنا یہ ضرورت ہوگا تو یہ یوز کرنا اگر دو نمبر ہے تو دو نمبر پے کرو آیا سمجھ
اچھا ہاں ہاں یکزٹ مجھے پتا ہو جب مجھے یو پی آئی دینا ہوگا نا مجھے اپنا دینا ہے کہ بہن کا
اپنا ہی دینا میں دیکھوں گی نا مجھے کون سا ضرورت پڑے گا میں کروں گی اپنا ہی دوں گی میں اپنا ہی دوں گی
یہ مت پھر وہاں سے چیک کرتے ہیں کہ کس نام پہ کھلائیں کہ نہیں
سکا کیٹی ہوگی ان کو
ہوں ان کو کال کے ساتھ ہے نا مجھے لگتا ہے اب ٹھیک ہو گیا ہے نا کل زیادہ ایرر آ رہا تھا آج ٹھیک ہے پھر بھی انہوں نے میں نے کیا نا کل اب ڈیٹ
میں نے بھی کیا نا اسے اب لیکن کبھی بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ رخسانہ بولتی ہے نا وہ چھوٹی لڑکی مجھے فون کرتی ہے اس نے ا ا ابھی دو بار کیا اس کو نہیں ہوا اس نے بولا نہیں ہو رہا ہے
کو کون چھوٹی بچی ہے
وہ سیونت کلاس میں پڑھتی ہے
خدا کی قسم
خدا کے قسم
ٹھیک ہے بچوں کے لیے بھی اچھا ہے نا یہ چیز وہ بھی کمائیں گے
ہوں
جتنے اس میں یوزرز ایڈ ہو جائیں گے نا اتنا اس میں نیٹ ورک ایشو آ جائے گا
ہاں وہ بات
جی جس سے جیسے میرا تھا پہلے میں نے پھر بولا اس کو سینہ نا نہ ہے مصدق کو میں نے بولا تو بہن کو بھی بولو آئے میں نے بہت ساروں کو بولا ابھی اس میں یزر چلے نئر اباؤٹ تھرٹی
لیکن ٹین منٹس میں برابر کاٹنا فون فون برابر کاٹنا ٹین منٹ اس کو اب ایکسٹرا نہ ہوتے میں نے کہاں کیا آپ نے کیا فون اتنا بھی نہیں پتا
اچھا میں نے کیا آپ کو فون سوری مجھے لگا آپ
وا وہی بول رہے نہ اب برابر کیونکہ اس کو پھر ایکسٹرا ہوتے ہیں پھر اس کو نئی کال ہوتا ہے مطلب اس کو ایکس ٹرا انہوں نے رکھے اگر کوئی ایکسٹرا یہ ہوگا ہوں وہی بول رہی ہیں نا
اور اور ب گر گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ بولو آپ ٹھیک ہو وہ ہے وہ کہاں ہے آپ کا ہیرو
وہ گیا ہے پہلگامچ میں نے بولا مجھے بس آپ جاؤ کسی بھی جگہ مگر مجھے بخشو اس لیے تو میں لا چک
اچھا اچھا نہیں تو نہیں جا ا
مطلب میچ ارے نہیں میں نے اس کو آج تک کچھ بولا نہیں میں جاتی ہوں مجھے نہیں ٹینشن کیا بولے گا جیسے بولے گا مجھے نہیں بول میں بولتی ہوں میں آ پکو بولوں گی میں آپ کو نہیں بولوں گی کیوں کے وہ مجھے وہ مجھے پھر بولتا اب میں آپ کو کچھ نہیں بولو گی جب وہ مجھے سو سوسو جب وہ مجھے کچھ نہیں بولتا میں کی اس سے بولوں آج بولا میں پہلم جاؤں گا میں نے بولا زیادہ اس کو جا نا تھا کچھ دیر پہلے وہ نہیں گیا اب بولا تھا میں اس میں جاؤ گھر میں کیا کرنا ہوتا ہے ہاں
اچھا لیکن کسی کے لیے آپ نے طریقہ نہیں کھونا چاہیے
امم ہاں
کسی کے لیے اپنی زبان ایک رکھنی چاہے کسی کو کیوں ایسی بول
امم
آیا سمجھ آپ نے بولا دفا ایسے نہیں بولتے
اچھا ٹھیک نئی میں نے ویسے نہیں بولا تھا میں نے بولا جاو اللہ کے حوالے آپ کیا بولتی ہو ایسے تو ہو جانا بولا یہ بھی نہیں بولا کہ مجھے کہاں جانامطلب کہا جانا بولا کہ مجھے پ مےاں ج بے سایںڈ کریں گے میں نے بولا کرو عیش